ہلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
ٹھیک ہے الحمدللہ آپنی سنایں
اپنا ٹھیک ہے آپ بتاؤ
اچھا ٹھیک ہے
جی جی ہاں سردی آواز سے کیا لگ رہا ہے
ہاں ایک دم اچھی لگ رہا ہے
یار ایسی آواز بھاری ہو گئی تھی جیسے لگ رہا ہے ڈیجے بج رہا ہے میں خود پریشان ہو گئی تھی ایک دو روز میں حد یار مطلب کہ کیا ہی بولوں
ھمم بالکل آواز نہیں آ رہی تھی
ہوں اور سب بتائیں اور سب کیا کر رہے ہو
اور سب یہی بیٹھے ہیں اتنی ٹائم
اچھا اور مٹھائی وغیرہ نہیں بناتے ہو
ہوں مٹھائی وغیرہ وہی کیک وغیرہ بناتے ہیں
کیک کیسے بناتے ہو بتاؤ
جیسے بیسن کا کیک ہے بنائی ہے کبھی آپ
جی
بیسن کیک ہاں بیسن کا بیسن لگے گا ایک کپ کا اور اور چینی لگے گی جیسیے پیسی ہوئی اس کو مکسر میں پیس لیجے گرائنڈر کرنے
جی جی
اور ہاں اس میں دیر کب دور لگے گا اور ا تیل ڈالا گھی ڈالا گھی صحیح رہے گا
جی جی
ہاں اور اس میں بیکنگ سوڈا ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک چم مطلب آ ایک چٹ کی بیھ کے سنا جالیں گے اور اس میں الائچی پاؤڈر ڈال دیتے ہیں اور اس میں پھر جیسے اس میں بادام ہے پستہ ہے اور بھی جو ڈالنا چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے
جی جی ہاں
تو اس کو اوون میں بنائیں گے تو اوون کو پہلے سب سے پہلے گرم کریں گے ایک سو اسی ہاں ڈگری پر پھر
اچھا اچھا جی
ان کو چھان چھانیں گے مطلب چلنے سے اور اس کی ہاں اور اس کے میں بیکنگ پاؤڈر بھی ڈالتے ہیں نا بیکنگ پاؤڈر ہے بیکنگ سوڈا اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے پھر اس میں ایک بال لیں گے اس میں جیسے تھوڑا گہرا ہو کوئی برتن اس میں چینی دودھ اور تیل سب مکس کریں گے اور اچھے سے پھینک دیں گے ٹھیک ہے اب اس میں جیسے دھیرے دھیرے بولیں گے
جی
اور اس میں جیسے بیٹری اچھے سے گاڑا ہو جائے بہت نہا پتلا ہو نہ بہت مو جسے بناتا ہے نا ڈوسیے وغیرہ کا یا پھر ویسے ہی ہاں اس میں الائچی آڈر لاس میں ملا دیں گے پھر اس میں ہاں پھر اس میں بیٹ ڈالیں
جی جی
ہاں اسپر سے جسی کسی میں کسی چیز میں ڈال کر اس میں اوپر سے چھینک دیں وہ مس مصالے وغیرہ سے کا جو بنا جو بھی آپ نے کاٹنا ہے
ہاں ہاں
ہاں پ اس کو تیس تیس پینتیس یا پ زیادہ سے زیادہ پچیس منٹ تک اس کو بیک کریں ٹھیک ہے ہاں پھر اس کے بعد اس میں دودھ پ ڈال کر مطلب دیکھ جیسے وہ لکڑی وغیرہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ہوں اگر آپ صاف نکل آئے تو ٹھیک ہے آپ کا کیک تیار ہے
اچھا
ٹھنڈا ہاں ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو کار ل اسے ٹھنڈا جب تک بنا ہو ٹھنڈا ہوتا ہے نہیں ختم ہو جاتا ہے
جی جی اچھا چلے اچھی ریسیپی آپ نے بتائی اور مطلب کہ جیسے اور مٹھائی وغیرہ میں اور کیا بنا ل تو چورمہ لڈو بنائے ہو آپ کبھی
چوورما لڈو نہیں
یہ گیہوں کے آٹے کا بنتا ہے
اچھا کیسے
جیسے اس میں مطلب کہ یہ سب ڈالتا کیا ہے وہ بتاتی ہوں میں جیسے گیہوں کا آٹا لینا ہے دو کپ
اچھا
جی گھی لینا ہے مطلب کی ایک ایک کپ نہیں آدھا آدھا کپ لینا ہے ٹھیک ہے
اچھا اچھا
گڑ میٹھا جو آتا ہے
اچھا گڑ
گڑ لینا ہے یا پھر مطلب یا پیسیی چینی ہو وہ ایک کپ لینا ہے ٹھیک ہے
اچھا جی
الائچی پاؤڈر ایک چھوٹا چمچ لینا ہے بادام دو بڑے چمچ لینا ہے
اچھا
ٹھیک ہے اور اس میں کیا کرنا کاجو دو بڑے چمچ لینا ہے
اچھا
جی پستا و پستا اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں ایک بڑا چمچ تو سب کو مطلب کہ اچھے سے باریک سا کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے پستا وغیرہ یہ سب جو ہوا اس کو باریک سا کٹ کر لیں گے اس پے کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی
اس میں کس کسمش ڈال سکتے ہیں
ہاں کسمش بھی ڈال سکتے آپ کے مطلب کی آپ کو اگر اچھا لگتا ہے تو کسمس بھی ڈال سکتے ہو
اچھا
جیسے آپ بنانا کیسے وہ بتاتے جیسے کیا کرنا آپ آٹا میں مطلب ایک کپ گھی ڈال کر ایک کپ نہیں مطلب کہ آدھا کپ گھی گھی ڈالنا ہے اس کو اچھے طریقے سے کیا کرنا ہے ملانا ہے ٹھیک ہے
اچھا
اس کو ہاتھوں سے اچھے سے ملانا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر سے مطلب سخت آٹا وہ مطلب اسے گوندھنا ہے اچھے سے ٹھیک ہے
اچھا
جی جیسے آٹے کی مطلب کہ موٹی موٹی ٹکیاں جو ہوتی ہے جیسے گول گول اس رسگللے ٹائپ کا جو بنتا ہے اسے بنانا ہے جی
اچھا
اور اس کو کیا کرنا ہے مطلب کی فرائی کرنا ہے کڑھائی لینے اس میں مطلب کہ سنہرا ہونے تک گھی ڈال کر اس میں پکانا ہے اسے ٹھیک ہے
اچھا
جی اور پھر ٹھنڈے پانی پر انہیں مطلب کی کیا کرنا ہے
جی
جیسے کاجو کشمش یہ سب ہے نا
ہاں
چ ٹھنڈے ہونے پر اس سے پہلے کیا کرنا مطلب کہ فرائی پین میں تھوڑا سا یہ جو گرم کر لیتے ہیں نا تو سنہرا پنا آجاتا ہے تو وہ چیز کیا ہوتا ہے وہ اچ چھا لگتا ہے مطلب کی اس کی اسمیل جو اچھی لگتی ہے
جی
سمجھے تو اس میں مطلب کی تھوڑا گرم کر لینا ہے پھر اس کو کیا کرنا ہے مکسر میں در درا سہ پیس لینا ہے
اچھا
زیادہ مہین نہیں کرنا در درا سا پیس لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس میں کیا کرنا پیسے ہوئے چورمے میں مطلب کی کیا کرنا ہے جیسے وہ لڈو ہے وہ جو بنایا اس پے کیا کرنا ہے الائچی پاؤڈر اور کٹے ہوئے جیسے مطلب میوے جو ہے جو سا جار میں مطلب کی ڈر رہا ہے تو وہ ڈالنے ہے اوپر سے ٹھیک ہے اس کو ڈال کے اس کو ڈال کے مطلب کی کیا کرنا ہے جیسے اب وہ جو ہے بچا ہوا تو اسے گرم گھی ڈال کر کے انا اچھی طریقے سے ملانا ہے وہ چورمہ جیسے وہ لڈو ہے نا اس کو اچھی طریقے سے ملانا ہے
اچھا
پوری اس چیز کو اچھے طریقے سے ملا کے پھر اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہلکے گرم رہتے ہی کیا کرنا ہے
جی
اس کو من چاہے جیسے جت تنا چھوٹا ہو یا میڈیم سائز جیسا آپ کو لڈو بنانا ہے اس حساب سے آپ لڈو بنا سکتے ہو اس کو لڈو بنانے کے لیے مطلب کہ لڈو بنا لینا ہے اور پھر پوری طرح کے طریقے سے ٹھنڈا اگر ہو جائے تے ڈبے میں مطلب کی رکھ سکتے ہو یا مطلب کی شیصے والے بوتل میں جو ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ مطلب کہ پندرہ سے بیس دن تک رکھ سکتے ہو جی جی اگلے ہی زیادہ تر نہ گھی کی مات ترا میں زیادہ اچھا ہوتا ہے یے سب ساری چیز گھی کی ماترا میں اچھی بنتی ہے
اچھا
جی جی اور مطلب کی کیا بنا لیت تے ہو آپ مطلب گیہوں کے آٹے سے
گیہو کے اٹے سے تو کچ وہ اس کے لیے ٹائم ہو جائے گا یے بنائیے کبھی گلاب جامن سوجی
اچھا گلاب جامن کیسے مطلب گیہوں کے آٹے سے آپ کیسے بناتے ہو اچھا سوجی کا بتائیے
جی جیسے سوجی کا ہے نا پانی ایک کپ سوجی لیں گے پھر اس ہاں اس میں جیسے ہلکا گرم کریں گے اس کو جیسے توے پتیلیے میں اس کو ہاں پھر اس میں تھوڑا سا مطلب یے دو کپ پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کو ہاں اچھے سے مکس کریں گے مطلب اس کو ہی جب وہ سوکھ لے گا بالکل ٹے کہ جیسا ہو جائے گا نا ٹھیک ہے
ہمم
باریک والی سوجی لیں گے گل جائے گی اور ایک دم بالکل آٹے ایک طرح سے ہو جائے گی ٹھیک ہے
جی جی
یا پھر اس کو ایک دم چھوٹا چھوٹا جیسے گلاب جامن کا جیسے ہوتی ہے ویسے چھوٹے چھوٹے گول گول بنا لیں گے
ہوں ہوں اچھا
اس کے بعد گھی میں یا پھر تیل ریفائن آئل میں لیکن زیادہ تر گھی میں اچھا لگے گا اس کو چھان لیں گے سلو آچ پے ٹھیک ہے ہلکا براؤنڈ بلا ہے ہلکا مطلب جیسا چاہے آپ کو جیسا اچھا لگے اس کو چھان لیں گے فیر اس کے بعد ادھر اس کے لیے یے وہ بنائیں گے چیرا سیرے کے لے ہاں اس میں دو کپ چینی ڈالیں گے اور پھر پانی ڈالیں گے اس لیے اس کو گرم کریں گے مطلب ہلکا مطلب چینی گل جائے فیر دس دس منٹ زیادہ سے زیادہ پکائیں گے اس کو اچھے سے
جی
آ پھر اس میں یے ڈال دیں گے یے سوزی کا جو گول گول بنایا ہے چھان کا ہاں دالیں گے فیر پندرہ سے بیس مینٹ میں دیکھیں گے بالکل گل جائے گا ٹھیک ہے ہاں ایک دم بالکل گلاب جامن کا طرح ہوتا ہے اچھا لگتا ہے یے اس میں چاہے تو آپ الائچی پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں وہ مہک اچھی آئے گی اس کی
اچھا اچھا جی
جب سوجی کھولتے ہیں نا اس میں الائچی پاؤڈر ڈال دیں اچھا اب اپ
اس سے اسمیل اچھی آتی ہے جیسے لائنچی پاؤڈرس سے
اچھی آتی ہے تو اسے اچھا لگتا ہے
اچھا
ہاں ہاں چلیے ٹھیک ہے فیر آپ
چلے ٹھیک ہے مطلب کی آپ نے بہت اچھا بتایا ٹھیک ہے
جی جی
انشاء اللہ ٹرائی کروں گی میں ٹھیک
جی اللہ حافظ
اللہ حافظ